وعلیکم السلام
آپ ٹھیک ہوں اچھے سے
شکر اللہ کا آپ ٹھیک ہوں
ہاں شکر ہے آپ کے گھر پہ سب ٹہیک
ہاہاں سب ٹھیک ہے آپ کے یہاں سب ٹھیک ہے
الحمد للہ اور بتاؤں آئے گھر والے
ہاں ہاں وہ تو ائے
سارے
ہاں ہاں
اچھا ٹھیک ہے
خالی میرا پتی ابھی باہر ہے
آپ نے مجھے کیا ہی نہیں ہے سیر
کیا
اور
کو میں نے سنڈ نہیں کیا آپ کو بھرنا ہے
ہاں ہاں
اگر نمبر ملے گا مجھے لے پل آنا
فی الحال میں پہلے ایک دو ڈھونڈوں گی اگر مجھے ملے ادر بل
میں نے کہا اگر ملے تو میرے لیے بھی دینا
ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اگر اگر اتنے زیادہ ملے نا ایک سے مجھے بہت زیادہ ملے تو میں آپ کو ضرور دے دوں
بہت زیادہ نہیں اگر دو ملیں گے ایک مجھے دینا ایک خود کو لینا
کوئی بات نہیں
ٹھک میں نے آپ کو بھیجا
ہاں ہاں ملا ملا
ہوں اور
مجھے بہن بول رہی ہے میں اپ محنت کروں گی مجھے آئی فون لانا ہے
چلو اچھی بات ہے مون کرو
کرارو عش کرو
ہوں مجھے پتا تھی یہ بند مجھے پتا تھی یہ بند ہو گئی لیکن اب جب آج پھر سے آیا نا نایا تو مجھے تھوڑی سی امید جا گئی اندر سے
ہاں یار اور کیا
ہوں کون پرس
مجھے ہونا وہ والا کام جو تھا اس سے پہلا والا
ارے یار پتا ہے اب میں نے ابو کو نا فورٹی تھاؤزینڈ ملے ہیں
امی
آپ دیکھو مطلب اگر ہم نے اس کے بجائے نا دیا ہوتا
مجھے کتنا فیل ہو رہا ہے
تو مجھے بھیا کیا اب کیا کریں لیکن مطلب وہ تو ہو گیا ہے جو ہونا تھا وہ ہو گیا
آپ کو بولنا تھا نا اس کو بھی مطلب اس سے کچھ چانسز ہے واپس آنے کے
نہ نہ اس نے کہا وہ ختم ہو گیا یہ بہت ساروں نے کیا نا ایک
اچھا ٹھیک ہے
ہاں
بائے آپ کو ٹوٹل کتنا ہوا اس کا پیمنٹ کتنی آئے اس کی
مجھے لگتا مجھے لگتا ہے اس کے بعد ساڑھے چار ہزار
اچھا ٹھیک
اب یہ آدھا کچھ میں
مجھے بھی پروسیسنگ میں وہی ساڑھے چار ہزار پانچ سو چار ہزار پ پچاس روپئے چا
اچھے اچھے
ہاں ابھی بہت ٹائم سے پیسے نہیں آئے نا بہت ٹائم سے پھنسے ہوئے ہیں
میںی آگے کیا ہوگا یہ کیا ہو رہا ہے
آپ کو لگتا ہے نیند آ گئی آپ کو
کیوں
کھانا کتنے بجے کھاتے ہو آپ لوگ
ہم ابھی کھائیں گے رہے ہیں نا وہ آئے گا تو ہم کھانا کھائیں گے
اچھا ٹھیک شام کے برتن کون دھوتا ہے
مطلب میں دھوتی ہوں
ہاں
میں نے میں نے کہا کیا مطلب ہے میں دھوتی ہوں
اچھا آپ ہی دھوتی ہو
بسترا کون ڈالتا ہے
ہوں میں آپنا ڈالتی ہوں باقی ایک فر ڈالتے ہیں
اچھا ٹھیک
مجھے نا بہت عذاب ہے بازو میں بہت نا بہت
اچھی بات کیا بول رہی ہو آپ
میں نے کہا مجھے بہت عذاب ہے بازو میں
اب تھوڑی مالش کرنی تھی خود سے ہی اب کیا کرو گی
کیا کروں گا میں کیا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا
ہاں یار پریشان ہوگیے قسم آپ کو پتا مجے اللہ کی قسم لگ بگ لگ بگ ا پندرہ ہزار یہ چڑھےقرض
کیوں آپ نے کیا لایا
ہاں لا یا میں نے کچھ نہیں مجھے مطلب میں سوچ رہی تھی میرے پاس تھے پیسے لیکن مجھے وہ خرچ سے کیے میں نے میں نے سوچا تھا کیونکہ میں آپ جو ٹیوشن بچے ہیں نا میں ان کو بند ہی کروں گی یہ پاگلگی ہوتی ہے میں سوچ رہی تھی کہ میں برتی تھی چیری اس نے مجھے ابھی برنے لگ بگ لگ بھگ ٹوینٹی فائیو تھازینڈ کیا بننے ہیں ٹوینٹی فائیو تھازینڈ میں نے اس اس میں سے میں نے رکھے تھے مطلب ففٹین تھازینڈ بچا کے میں نے سوچا تھا میں ایک ساتھ یہ بروں گی پھر مجھے رہیں گے ٹین ہو جائے گا کمپلیٹ میں پھر مجھے خالی سیونگس کرنی
ہاں میں فون لاتی ہوں ایک منٹ میں فون
میں سو میں نے ایسا سوچا تھوڑا تو کیا ہو گیا وہ سارا ختم ہی ہو گیا مجھے سب پیسے خرچ ہو گئے اب میں سوچ رہی ہ کہ اب کچھ تھوڑا بہت کام کروں گی پھر پانچ چھ ہزار ہو جائیں گے تو پھر پیچھے سے رہتا ہے کہ نہیں پیسے ہیں ایسی ٹینشن رہتی ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے میں کیسے بھروں گی وہ یہ نا گا نا اسی لیے میں بور رہی تھی کہ ایسا اب آپ نے مجھے یہ مطلب ایک امید نہیں دی کہ نہیں یہ کام کنٹینیو رہے گا تو اس سے تھوڑی بہت امید جگ گئی نہ ہم نے
ہ ہ
بلکل سہی کہاں آپ نے اور باقی بدلاؤ آپ
ہ ہیلو
ہاں ہاں بولو
ہاں کیا کہہ رہی تھی کیا پندرہ ہزار کا
میں نے بولا وہ خرچ ہو گئے
اچھا
دیکھو میں نے یہ کہ کیا فائیو تھاؤزینڈ مجھے ایک نے لیے اس نے بولا مجھے د دو مجھے بہت ضرورت ہے مجھے
ہاں ہاں ہاں
وہ ا لگ بھگ لگ بھگ اراؤنڈ فائیو تھاؤزینڈ میں نے چین میں ہی ہے ہمارے انوس مطلب با واپس بھارے اور پھر سے نا فائیو ہنڈرڈ پ ج میں نے لائی اور کل آئی میں نے واچ ایک خود کے لیے اور لایا سوٹ ایک ہو گئے وہ بھی ختم اب کیا بچا کچھ بھی نہیں
ہاں
اب آپ نے جو امید ہے ایک نہیں امید کی کرن دی کہ نہیں یہاں اب ہوگا پھر سے کنٹینیو تو اب تھوڑی جان میں جان آ گئی
ہاں اور کیا اپ کو پٹ میں ابھی بات کری ت ن ا سر میرا پتی مجھے فون کرایا میں اندار گئی جلدی جلدی فون لانے
ہاں
میں نے سوچا میں اس کو فون کرتی ہوں تو میں نے اس کو بھی فون کیا تھا اسے کہ میں آنے کے ٹائم آپ کو کال کرتا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے وہ نفوف تو میر لے آئس کریم لے کے آ نا
اچھا
وہم سے کہہ رہا ہے وہاں سے وہاں بچے ہی بیمار ہو جائیں گے اب میرے پا اتنا ٹائم نہیں تھا میں اس کو بولتی میں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آ جا گھر کوئی بات نہیں
ہائے آپ کو بولنا تھا نا ہیاجان ہے ہی نہیں گھر میں
نہیں باقی ہےنا
ہوں
ہاں
باقی بچے تو ہیں
کیا ہے پھر اسپس بھی ہونی چاہیے نا پھر گھر والے پیچھے رہتے ہیں میں اچچی ہوں
کیا کرے کیا کرے ہاں
شادی سے پہلے شادی سے پہلے انسان سب کچھ لاتا ہے وہ جی یہ چیزیں ہر ایک خواہش پوری کرتا ہے پ شادی کے بعد اسے بچے ہیں وہ ہے یہ ہے
اس کے بعد بھی آتا ہے آدھو کو آدھوں کو نہیں آتا ہے
ہاں ادو کونا تو ادو کو نہیں قسمت اپنی اپنی اور کیا
مجھے بولو آپ کا بابا کیا کرتا ہے ابھی کام
اب وہ بیچتا ہے نا فروٹس
کہاں پے
ا ام اال پک سائڈ سے
اچھا اچھا ٹھیک ہے
کچھ نہیں کرا ہاں ہاں جی ہا جی ان کو آج ایک منتھ ہو ٹوینٹی ڈیز ہوئے گھر پہ بیٹھ کے اب وہ مطلب ان کو اور دو دن ہوئے وہ گم پہ نکلے ہیں اب آیا گاؤں گیا ہے اس نے وہاں سے اب مال لایا تھا اب جا کے یہاں بیچ رہے ہیں اور جو مال لایا تھا ناآج تین دن پہلے وہ ابھی بھی ختم نہیں ہو رہا ہے اتنی کام کام پانی نہیں ہے
تین دن کے لیے تین دن کے لیے سمر ویکیشن ایکسٹینڈ کی گئی
تین دن کے لئے تین دن کےلئیے
ہاں ہاں
ایکشن تھری ڈز اں ام ٹوینٹی ٹو جولائی کے ہے نا
ہاں ہاں
ہاں ابھیوٹیفکیشن آئی چلو یہ بھی اچھی بات ہے تین دن کے لئیے وہ چھٹی مل گئی بچوں کو میری بہن پتا ہے میری بہن ہے نا ہاں وہ چھل رہی ہے
کیوں
شول میں شوٹی پھر سے ہوگتی تین دن کی اور دیکھو ہمارے یہاں بچے کیسے خوش ہو گئے کہ چھٹیاں کیس سے ہو گئی
ہاں میں نےوہی دیکھا اب پتا نہیں
ہاں ہاں مجھے بھی نوٹیفکیشن آئی انسٹاگرام سے
اچھا
اور بتاؤ باقی
بس شیکر اللہ کا پتا نہیں پتا نہیں اندر کیا ہوا اندر یہ وہاں وہ رو رہا ہے بہت زیادہ میری نانند کا بیٹا
اچھا ٹھیک آ جاؤ اب آپ بھی اندر کھاؤ کھانا اگر ٹائم آیا پھر مجھے ٹیکسٹ کرنا ٹھیک ہے
نہیں آپ مجھے کرو کال واپس
اوکے اللہ
اوکے اللہ حافظ چلو